وعلیکم بھائی جان وعلیکم السلام -السلام علیکمھائی جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان, میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہووں-
جی شکر اللہ کا آپ سنا کیا کر رہے ہو-
بھائی جان بیٹھا ہی تھا چائے وائے پی لی آپ نے پی لی-
جی پیلی ہاں ابھی تو کھانے کا م ہاں بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے- ٹھیک ٹھیک اور سناؤ کیا کر رہے ہو-
بائی چان بس ایسے ہی بیٹھ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے-
بات کر کے کچھ جانکارییاں حاصل کر لوں چلو ٹھیک ہے ہاں خبر تو پوچھنی چاہیے-
ہاں بھائی جان میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے مطلب کہ سمر وکیشن ہو رہی ہے آج بجوں کی تو اسی پہ کچھ بات کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے-
کیا کرتے ہیں ان سمر ویکیشن میں جی بے شک یہ تو صحیح بات- فرمائی آپ نے یہاں ابھی تو کل ایک دو دن کے بعد ہونے والی ہے
ہاں بھائی جان پہلے تو آپ کو پتا ہی ہے ہم بات کریں گے اس پہ سمر ویکیشن سال کا وہ ٹائم ہوتا ہے بھائی میرے جس کا ہر اسٹوڈنٹ کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے آپ کو تو پتا- ہی ہوگا ایگزامس کے بعد جب ہالیڈے شروع ہوتے ہیں تو ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے یا صرف سکون سے بریک نہیں ہوتی بلکہ- مائنڈ اور باڈی کو بھی ریفریش کرنے کا پشر ٹائم ملتا ہے نا بھائی میرے- تو پورا سال ہمیں پڑھائی ہومورک ٹیسٹ اور- ایگزام اس میں بزی رہتا رہنے کو ہوتا ہے- اسی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں سمر ویکیشن ہمیں پھر ریلیکس ہونے کا موقع دیا جاتا ہے اسی ٹائم ہم اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزار ہیں نیا ایکسپریئنس لیتے ہیں اور اپنی ہابیز کو انجوائے- کرتے ہیں آپ کو تو پتا ہے جب ایک بچہ یہاں- بڑے آدمی بھی سال بھر کیا کرتے ہیں ڈسپلن سے چلتے ہیں پھر ان کو- کچھ دن دیا جاتا ہے کہ کیا مطلب کہ ریلیکس کرنے کے لیے مط کہ جب وہ سال ب ڈسپلن کے سات چلتے ہیں پھر ان کو کچھ دن مطلب کہ ہوتے ہیں مطلب کہ وہ انجوائے کرک ہے نا بھائی جان تو آپ بھی بتائیے کچھ
یہ بتائیے سے دیکھیے آپ کو تو آج پت ہی ہوا کہ اتنی شدید گرمی ہے دیکھیے جو ہم گھر پہ رہے ہیں اے سی کے نیچے فین نہیں تھی تب بھی گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ باہر تک جانا ممکن نہیں ہو رہا ہے
ہاں بھائی جان
ہاں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے سکول جاتے ہیں ان کی برداشت ہے کہ وہ ایک فین کے نیچے چالیس پچاس بندے رہتے ہیں ہاں بائی ہاں وہ بات ہے نا لیکن ہاں گورنمنٹ نے بھی اچھا ہی کیا ہے کہ آج اتنی دھوپ ہے تو ان کی بھی تھوڑی چھٹی کر دی ہے تاکہ یہ اپنا ریسٹ کر سکے یا تھوڑا گھوم پھر سکے یا رش سداروں کے یہاں بھی آ سکے یا جو بھی کچھ اپنی پڑھائی میں ڈاؤٹ ہو وہ کلیئر کر سکیں
ہاں بھائی جان دیکھیے دیکھے میرے بھائی مطلب کہ پورا سال ہم پڑھتے ہیں ہوم ورک ٹیسٹ اور ایگزامس میں بزی رہتے ہیں اس وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں سمر ہم ل کے ہونے کا موقع دیتی ہے اس ٹائم ہم اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزار آپ کو تو پتا ہی ہوگا ہم خود بھی ایک اسٹوڈینٹ ہی ہیں تو ہم ہیں نئی ایکسپریئنسز لیتے ہیں اور اپنی ہابیز کو انجوائے کر کرتے ہیں بہت سے لوگ سمر ویکیشنس میں اپنے گیر گرینڈ پیرنٹس یا ریلیٹوس کے گھر جاتے کہ وہاں سب کے ساتھ مل کر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے بچوں کو نانی ہال میں کتنا سارا ار ملتا ہے گیمز کھیلنا پھر وہاں پہ اسٹوری سنا سننا اور فیملی کے ساتھ کھانا کھانا بہت ہی اسپیشل فیل ہوتا ہے یہ یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے یہ میموریز بن جاتی یہ پھر جب ہم واپس سے اسکول جاتے ہیں تو پھر پھر ہم دوستوں سے بات تی ہم نے سمر ویکیشن میں کیا کیا کیا کہاں کہاں پہ انجوائے کیا ہے نا بھائی جان
ہاں جی بے شک ہاں آپ نے صحیح فرمایا دیکھیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلنا کودنا یا گھومنے پھرنا جانا وہ بھی ہے یہ ہاں یہ تو ایک اچھا کام ہے کہ گھومے پھرے اپنے دماغ کو بھی ٹھنڈا آیا ہم کہہ سکتے کہ ریفریش کریں بھ
جی تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب کہ یہ جو سمر ویکیشن سے کتنے دن تک ہے نکل لگانی چاہیے سرکار کو تو یہ ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کریں گے کش لور سمرو کے حس میں ہل اسٹیشنس یا کسی نئے کی ٹرپ پر جاتے ہیں وہاں جا کر نیچر دیکھتے ہیں نیا نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور الگ الگ کلچرس کے بارے میں سیکھتے ہیں یہاں یہ مطلب کہ یہ سیکھ سنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمیں ہر کسی مذہب کے بارے میں سیکھنا چاہیے نالج لینی چاہے کہیں نہ کہیں ان ان مذہبوں میں بھی ہمارے لیے اچھی بات ہوتی ہے یا مطلب کہ کلچرس کا بھی دیکھنا چاہیے جیسے کہ ہمارا کلچر ہے کشمیر اس پہ وہ کررن ویرن ہمیں سیکھنا چاہے اس کے بارے میں کلچر کو زندہ رکھنا چاہیے ٹراولنگ سے ہمارا نالج بھی بڑھ جاتی ہے اور کون ام ہو جو لوگ ٹریول نہیں کر پاتے وہ بھی اپنے ہالیڈیز کو اچھی طریقے سے یوز کرتے ہیں اگر میں آپ کو بتا سکوں تو گھر پر مطلب جو یہ اے ہالیڈیز ان ہالیڈیز مجھے کہیں جانے کا موقع نہیں ملا لیکن میں نے بھی بہت سارا انجوائے کیا گھر پر رہ کے کر بکس پڑنا ڈرائنگ کر کرنا پینٹنگ کرنا کوکنگ کرنا یا گارڈننگ کرنا یہ کوئی نئی سکل سیکھ یہاں کوئی نئی سکل سیکھنا بہت اچھی آئیڈیا ہے نا آج کل آن لائن فری کورسز بھی اویلیبل ہے جن سے ہم کمپیوٹر سکل اں انگلش اپنی انگلش لینگویج بڑھاتے ہیں امپروو کرتے ہیں یوزفل چیزیں سیکھتے ہیں ہاں تو اسی پہ میں بھی کچھ سننا چاہتا ہوں بتائیے
جی بےشک آپ نے تو ابھی سکلس کی بات کی دیکھیے آج کل تو ہر کوئی ڈگریاں کر رہا ہے ہر کسی نے دو دو چار چار ڈگگریاں کر رکھی ہیں لیکن ہنر کسی کے پاس نہیں ہے دیکھیے اگر ہم دن کا ایک ایک گھنٹہ یا آدھا آدھا گھنٹہ جب سکول جاتے ہیں یا جب ہماری چھٹیاں ہو جاتی ہے چاہے وہ گرمیوں کی چھٹٹییا یا سردیوں کی چھٹیاں ہو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا رہ رہنا چاہیے دیکھیے ہم اگر دماغ کچ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو یہی غطغلط کاموں میں لگ جاتا ہے جیسے نشے کرنے میں یا ٹائم زیادہ کرنے میں یا فون میں دیکھیے آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جس سے ہمارے وقت ہو جاتا ہے وہ وقت ا کہیں پہ کھیلنے کود میں ہم س کریں گے تو ہماری جو ہے جسم اچھا رہے گا یا ہماری صحت اچھی رہے گی ہم تازی رہیں گے یا فیٹ سے چر چربی موٹا ہوتا ہے اس سے بھی بچ جاتے ہیں لیکن ہم اس ٹائم کو ہاں بے شک ہم اس ٹائم کو اپنی
ہ
فون پہ صاف کر دیتے ہیں آپ کی یا اھی جو ہے گردن اس میں بھی موچا دیتی ہے یا ڈسک پررابلم ہو سکتی ہیں اور گھر پہ بھی ہمیں خالی سن ہے کہ تم خالی فون چلاتے ہو ایسے بڑ نہیں کرتے تو ہم کہ بھی وہ تانے سننے پڑتے ہیں پھر ہاں اس کے برعکس اگر ہم وہ خالی وقت چاہے وہ چھٹیوں کا ہو چاہے وہ کسی اور چیز کا ہو ہاںگر ہم اسی چیز کو سیکھنے میں جیسے اپنی بہترین کہی کہ کمپیوٹر سیکھنے میں یا اپنی انگلش سدھارنے میں یا گارڈنگ کرنے میں یا گھر کی کافی سے کام تھے دیکھے آج تو ہاں زمین داری ہے ہماری تو بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر پہ بھی یا باغات کی کام چل رہے ہیں بہت سے ہمارے پاس میوے ہیں جو آج تر ہو رہے ہیں تو ان کی ان میں بہت کم لگتا ہے دوائی وائی کرنے میں
ہاں بھائی تو اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ مطلب کہ آ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمر ویکیشن ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن مگر ان کو کیا پتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان گرمیوں میں مطلب کہ اسکولوں میں بہت آ رہا مطلب کہ ان کو مشکل ہوتی ہے سفوکیشن ہوتی ہے ان کو وہک اور کہیں نہ کہیں سمر ویکیشن اس حل کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں ہمیں مطلب کہ مارننگ واک کرنی چاہیے ایکسرسائز کرنیی چاہے اور آؤٹ ڈور گیم جیسے کرکٹ فٹ بال اور بھی ہے بیڈمنٹن یا سائیکلنگ مطلب کہ ہوتی ہے نا ہمارے گھر پہ سائیکلز سائیکلنگ کرنی چاہیے اس سے باڈی فٹ رہتی ہے اور مائنڈ بھی فریش رہتا ہے لیکن سمر سیزن میں
یز ہے
کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں اپنی ہیلت کا بھی خیال رکھنا چاہیے زیادہ پانی پینا چاہیے فریش فروٹس کھانے چاہیے اور بہتر تیز دھوپ میں بنا ضرورت نہیں نکلنا چاہے لائٹ کاٹن کے کلوتھس پہنے جائے ہمیں اور کیا کہنا چاہے کیا مطلب کہ کلین واٹر پینا چاہے جسے ہم ہائی ہماری باڈی ہائڈریٹڈ رہ سکے اور گرمیوں میں ہمیں اپنی باڈی کو ہائڈریٹڈ رکھنا بہت
بہت ہی زیادہ ضروری ہے جی بے شک آپ نے کہا کہ ہمیں کھیلنا چاہیے ہمیں اپنے گھر وال والوں کے ساتھ وقت دینا چاہیے ہمیں کوئی نئی کوئی سکل سیکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی باڈی کو بھی ریسٹ دینا چاہیے جیسے کہ کہ ہماری باڈی تھکی ہوتی ہے آج تو گرمیوں کے موسم میں آپ کو پتا ہی ہے کہ آج اتنی انسان تھک جاتا ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سمر و کیشن ہے اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ نقصانات بھی ہیں دیکھیے نہ تو ہم سکول جا سکتے نا ہم دوستوں کے ساتھ مل سکتے ہیں اور دیکھیے ہم گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو فون کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ اس کا ہم اس کی ہم آج ہی نہ ہو جائے
ج
ہاں اور ایک ہوتا ہے کہ ہم نہ تو چلتے ہیں نہ کچھ تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے صحت وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ تر اپنے پیسے برباد کر دیتے ہیں جیسے کہ آج تو سرمی گردی گرمییاں ہے تو ہم آئس س پوس پینے میں وہ لگا دیتے ہیں اور اوپر سے ہم اصل میں کھیلنے کے کونے کو بھی نہیں جاتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے ہاں
دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہ جو یہ سمر ویکیشن ہوتی ہے نا سمر ویکیشن کا مطلب یہی بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم صرف موبائل گیمز کھیلیں یا سوشل میڈیا پر پورا دن ویسٹ کرے تھوڑا انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے لیکن مطلب کہ اگر میں آپ کو بتا دوں پور دن سیکھنے ج سامنے بیٹھنا ہماری ہیلتھ اور ایز کو دونوں کے لیے مطلب کہ مضر ہے ہے نا تو ہمیں اپنا ٹائم بیلنس کر کے یوز کرنا چاہیے ہمنے مطلب کہ ہالیڈیز میں ہم اپنے پیرنٹس کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر سکتے ہیں اپنا روم کلین رکھنا اور اپنی چیزوں کی رسپانسبلٹی لینا اچھی ہیبٹ اچھی ہیبٹ ہے اس سےے ہم ڈسپلینڈ اور پانسبل بنتے ہیں ہے نا بھائی اور کیا ہوتا ہے کہ سمر ویکیشن ہمیں اپنے گولس کے بارے میں سوچ کے سوچنے کا بھی بہت ٹائم دیتے ہم ریلیکس رکھتے ہیں باڈی کو تو ہم ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ مطلب اگلے اسکول سیکشن میں ہمیں کس سبجیکٹ پر زیادہ محنت کرنی ہے اور کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اس طرح ہالیڈیز صرف انجوائے کرنے کی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے فیوچر کو بیٹر بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے ہینا بھائی
ایجوکیشن حساب سے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب جی یہ گرمی چھٹی ختم تھی ہے تو بچوں من ہی نہیں تھا صر اسکول میں وہ دو چار دن تو لگتے ہیں کہ ہاں ہم پندرہ دن گھر پہ تھے تو ابھی تھوڑا مشکل ہو رہی ہے آنا یا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گھر میں عادت لگ جاتی ہے کہ فین کے نیچے دن
کے ساتھ ایک وجہ بھی ہے نا ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ ایک بھی وجہ ہے اس کا گورنمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے گورنمنٹ کو پہلے دیکھنا کہ ہم چھٹی کتنے دنوں تک رکھے وہ کیسے دیکھیں گے آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آج اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی جی ہے تو وہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی سے آج سے لیک بیس دن کا کلائمیٹ دیکھتے ہیں کہ آج سے بیس دن کیسے نکلیں گے گرمی ہے اتنی گرمی ہے یہاں بارش پڑے گی گورنمنٹ کو اسی کا استعمال کر کے پہلے ہی دیکھنا ہوگا
یہ تو صحیح بات فرمائی آپ نے چلو جی بے شک آپ سے بات کر کے بہت سیکھنے کو ملا
ہاں بھائی جان ہاں چلو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اپنا بھی اللہ کرے تو پھر بات ہوگی آپ سے
جی بے شر اللہ حافظ